ہلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی بالکل کھا لیا آپ نے کھانا
ہاں خال کیا
بالکل ماشاء اللہ کیا بنا لیا
ہم نے آج بیسن کی جو مرچ ہوتی ہیں نا انیں ہلکے بناتے ہیں
بارس کے موسم میں بارش کے بارش کا موسم ہے بارش کے موسم میں سے
ہاں وہ سہول بول رہے نا ان کہ آی بنا لو مولاکی ہ ہمبل آ نے کیا ہم تمہیں لانا ہے ہمیں بنانا ہے
جی بالکل ان کی بھی پسند نا پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے
ہاں د میں کیا دقت ہے آپ لے کے آؤ ہم بنائیں گے
اچھا صیح ٹھیک ہے میں تعلیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہی ت آپ سے کیا آپ کا کیا خیال ہے تعلیم کے بارے میں
ہمارا تو خیال ہے کہ تعلیم ہماری بچی ہر شخص کو ہر بچی کو ہونی چاہیے
بالکل بالکل بالکل تعلیم آج کے معاشرے یہ بہت ضروری ہے
ہاں بڑوں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے ضروری ہے
آج کے معاشرے میں تعلیم جس طریقے سے اور ہر چیز میں آن لائن کا زمانہ ہے ہر چیز مطلب پڑھے لکھے پ پتالیس ستالیس بہت ضروری ہے
ہاں آج کل پڑھی لکھی بس سکس جتنی بھی انہیں کا آج کل وہی دو ک ہانگ پٹرے ان پڑھے ہیں ان کو تو کوئی پوچھ ج میراش کی دنیا میں
جی بالکل تعلیم کے بنا تو ہر انسان ادھورا ہے
ہاں ہم تو اپنے بچوں ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں یہ دعا کرتی ہیں ماشاء اللہ ان کی اس سارے تعلیم حاصل ہو ا
بالکل دنیا بھی دین ساری تال ہی ہونا ضروری ہے
ہاں
ایک وقت کے ساتھ ہاں وقت کے ساتھ دونوں ہی تعلیم ضروری ہے
ہاں
اچھے اسکول جاتے ہیں اب اسکول کی چھٹیاں ہیں تو مدرسے چلے جاتے ہیں مدرسے پڑھ کے آ جاتے ہیں
جی بالکل اچھی بات ہے مدرسے والے تعلیم بھی سب سے زیادہ دہ ضروری ہے
اپنے مذہب میں تو یہ بھی ضروری ہے دونوں ہی ضروری ہیں
جی بالکل
دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم بہت ضروری ہے کیونکہ دینی تعلیم ہماری آخرت کے لیے ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم ہماری دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے
ہاں
جی بالکل اچھی بات ہے آپنے بچوں کو مطلب دونوں تاریخ
ہاں اسکول ہاں ہاں ابھی اسکول بند ہے تو ہاں ابھی اسکول بند ہے تو ٹیوشن چل جاتے ہیں ہمم ٹیوشن چلے جاتے ہیں وہاں سے آ کے آ کے گھر پڑھ لیتے ہیں پھر مدر سے چلے جاتے ہیں
ہاں بالکل جانا چاہیے اچھی بات ہے بچے بی سے سیکھ کھینگے تو پھر آگے کیا ان کو دقت نہیں آئے گی
کھینگے ابھی چھوٹی بچی ہے اور ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ
ہاں ہاں بالکل بالکل ایسے ہی کرتے بچے کی ماں باپ کو دیکھتے ہیں بچے تو ماں باپ کو دیکھ کر ہی وہ جاکر کچھ سیکھتا ہے
ہاں ہم یہ بولتی ہیں ممی ممی میں بھی پڑوں گی نماز آپ کے ساتھ میں نے پڑھ لوں بیٹا آج میں کیا ہے آپ کی تعلیم مذہب کی چیز ہے یہ تو سیکھنی ہے تو میں
بالکل بالکل ضروری ہے تعلیم
ہاں ساتھ میں کڑی ہو جائے گی جیسے ہم کریں گے ویسے ہی وہ کر
بالکل نماز قرآن سب جلی ہے بچے ل کیا ہے گھر میں جیسے ماحول دیکھتے ہیں نا تو وہ میں آتے اس ماحول میں ڈل جاتے وہ ماں باپ کو دیکھیں گے کہ ماں باپ نماز پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے تو انہیں بھی اپنے آپ ہی اندر سے ملب مطلب اچھا ہوگی بچے کی بھی کہ ہاں مجھے بھی کرنا چاہیے
ہاں میں بھی اسکول کی پڑھائی کرتی ہوں تو میری بھی آنگ سے کتابیں اٹھا کے لے جاتی تین
جی بالکل
کتابیں اٹھا کے لے جائے گی میری آنکھ سے مجھے پڑھنی نہیں دے گی کہ گی ما میں پڑھوں گی آپ کی کتابیں
ہاں وہی تو ہے نا بچے کے گھر کے ماحول سے ماحول سب سے زیادہ سیکھتے ہیں پھر بعد میں وہ آپ اپنے معاشرے میں جو باہر دیکھیں گے وہ سیکھیں گے لیکن تعلیم جو ہوتی ہے بچے کے گھر سے ہی ضر ہوتی ہے
ہاں سب سے اچھی تعلیم گ اسٹارٹ ہوتی ہے کہ اس میں ممی ممی جو سکھاتی ہے نا اسے بچے پیار سے سیکھ لیتی
بالکل اور جو بچہ جتنا مطلب پیار سے سیکھے گا نا وہ ڈانٹ سے یا لڑائی سے کبھی نہیں سیکھے گا
نہیں ہاں ہماری بچی فون فون بھی چلائے گی نا اس میں بھی میں یہ بولوں گی میں نے مچھی اس میں نا اچھی چیزیں دے کے کرو مذہب کی چیزیں جس سے ہمیں کچھ شکچھا ملیے تعلیم ملی ہاں
یس فلم کا ٹائم فکس کر دو اتنی دیر دیکھنا ہے پانچ منٹ دیکھنا ہے یا دس منٹ دیکھنا ہے بس
ہاں کبھی کبھار تو چ چلائے گی فون پھر کبھی اس کے من میں آئے گا کہ ہمیں نا یہ دیکھنا ہے اس میں پڑھنے کی تو اپنے آ اپنے آنے ہات تو اس سے لگائی لیں گی اور سے دیک
نہیں اچھی بات ہے بالکل آپ نے صحیح سکھایا ہوگا ہے بچوں کو کہ جیسے پڑھائی کا اس کے اندر جب آپ فون تو دیکھ ہی رہے ہو آپ اس کے اندر پڑھائی کر ل یا کچھ اچھی چیز دی دنیا میں جیسی بھی تعلیم کچھ بھی سیکھو پر اچھا
ہاں یہ تو اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمائل ملیں گے اس کا کیسے اپیوگ کریں گے
کیونکہ آج کل کے ب ج جیسے کچھ اکیلے خون دیکھتے ہیں نا تو پھر ان کی مرضی من مطابق کچھ بھی لگ لیتے ہو پھر وہ
ہاں ایسا بھی ہوتا ہے
ب فون میں سب طرح کی چیزیں آتی ہے اچھی بری لط سس پ کے تو پھر اس پہ بچے کے دماغ پہ بہت اثر پڑتا ہے ان باتوں کا
ہاں اور آج کل تو بچوں کی اچ چھوٹی ہوتی ہے تو ان کے دماغ اگر شروع سے ہی برا اثر ہو جائے نا تو بھی بعد میں سدھرتے ہوئے نہیںے
بالکل ہاں وہی تو بات ہے نا کہ بچوں کو مطلب صحیح غلط ماں باپ ہی سمجھا سکتا ہے انیں تھوڑی نہا ان ان کو تو پتا ہی نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے
وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں صحیح ہے ہم جو کرتے
ہاں بس ان کے نظریے سے تو سب کچھ صحیح ہے وہ چاہے صحیح کرے تو بھی صحیح ہے اور وہ غلط کرتے تو وہ بھی صحیح ہے ان کے حساب سے لیکن وہ ماں باپ کو س ھانا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے
ہاں ہماریے مجے میں کیا ہے
بالکل مذہب کے بارے ہاں بالکل بالکل مذہب کے بارے میں بتاؤ دنیا کی جو اچھی بری باتیں ہے وہ بھی ان کو سکھاؤ کہ بھائی ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بالکل سب س کھانا ضروری ہوتا ہے
ہاں ہمیں اپنے پھپ سے بات کرے گی نا اپنی خال سے پھپو سے میں بولے ہمیں خال کو سلام کرو تو اس سے سلام کرنا نہیں آتا تو یہ بولے گی ماں کال جی ماں
بالکل ہاں وہ ابھی چھوٹی ہوگی اس لیے آ وہ سلام نہیں کر سکتے جی
چار سال کی بچی ہے نا اسی لیے
وہی نا لیکن جیسے ابھی ابھی سے آپ اس کو مطلب بتاؤ گے سمجھاؤ گے تو کچھ ٹائم بعد وہ اپنے آپ سے یہ سب چیزیں کرنے لگ جائے گی
ہاں
جی بالکل
ایسے ہی اب میں کہ بہت بہت ادم مچاہتے ہیں ماشاء اللہ یہ کہتی آپ کے اسکول کی اسکول بند ہو گئے تو آ خت آ گئی گرم میں
جی بالکل بچے شتانی تو کرتے ہی ہیں ہر گھر میں کرتے بچے ش
ہوں
یہی نا اللہ کی رحمت ہے اگر یہی شیتانی بھی کریں گے تو کون کریں گے
ہاں
بالکل
ان کی معص ان کی معصوم چروں کو دے کر
ہاں اللہ نے ان کا چہرہ ہی اس طریقے سے بنایا ہے کہ ان کو دیکھ کے رہنے مزہ آتا ہے
ہاں دیکھتے دیکھتے رہ اچھا لگتا ہے
پریشان کر دیتے ہیں کہ بھییا جابا
ہاں کے آواز موت پہچان کر لیتے ہیں ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے پٹائی لگاتے رہو جی
ہاں ہاں لیکن نہیں لگانی چاہیے پٹائی پٹائی لگانے سے وہت زیادہ ڈھیٹ بنےیں گے بالکل اور زیادہ ادم مچائےیں گی وہ پھر وہ کو کیا عادت ہو جاتی ہے بس وہ کیا کریں گی ماریں گے اس زیادہ کیا کریں گے بس
ہوں
ڈانٹنے سے تو یہ کہ اثر ہوتا ہے کہ ہاں ڈانٹ بھیئے گییں پھر بعد میں کیا وقت کے ساتھ میں سب بڑے ہو جاتے ہیں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں ان کے اوپر بھی پڑھائی کی پھر سب کوئی نہیں کرتا اتنی شیتاانی
اسکول میں
ہاں بس اب کتنے اب ج ہاں
اتا ہوا
بالکل اب ان کے اسکول کھل جائیں گے ہاں
جی
ب اسک ک جائیں گے وہ اتنے بیت جل جائیں گے ہاں ٹائم ہی نہیں ملے گا ان کو
نہی ملےگا
وہی تو پھر کہاں سمے ملے گا ان کو کسی شکایت کرنے کیا یا پھر کسی بھی چیز میں شیتانی شرارت کرنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہوگا آ کے پاس
ہاں بس تھوڑا سا ٹائم ملے گا اس میں چاہید تھوڑا پلو چاہ تم م چالو اس ٹائم کو بچے اوررباد نہیں کریں گے ہاں
ہاں ہم خود ہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہمار بچا تھاکا ہارا ہوا رہا ہے کیا پریشان کرنا ہے اس کو کیا ڈانٹنا کیا لڑنا وہکلی اتنا پریشان ہو جاتا ہے
ہاں دیکھ کروں تو بہت ترس کے کیا جاتا ہے تھوڑی دیر تو من میں ایسا لگتا ہے کہ صرف پڑھائی نہ اس سے آرام کر لے تو
اور نہی تو کیا
ہوں
آرام بھی جروری بچہ بھی پریشان ہوتا انسان تھن جا و سے وہ بھی تھکتے ہیں
ہاں
ان کو بھی ایک ایک چیز اگر ہم بولتے ہیں نا بار بار تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کو بھی مطلب ان کے نظریے سے بھی سوچ کے دیکھنا پڑتا ہے
ہاں
وہ کیا چاہتے ارے ہم بڑے لیکن وہ تو چھوٹے ہیں وہ ان کے حساب سے ہی سوچیں گے
ہاں فی الحال میں توب چھٹیوں میں تو ممی کو پریشان کر رہے ہیں فرمائ سے ہے بتات
بالکل بالکل ان کا ٹائم ہے وقت ان کا کہ کوئی مما کو پتا ہے امی جان کو پتا ہے کہ بھائی کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ان کے
ہاں ساری فرمائی سے ساری فرمائی سے بتاتے رہتے ہیں امی جی بنا بناؤ یہ بناؤ چاہ ممی پریشان ہو یا کچھ ہونے تو چاہیے تو چاہیے
بالکل بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا خدا حافظ
الدا